السلام علیکم
ارے اللام علیکم اللام علیکم اور سب خیریت ہے اور اور سب کہ رہیے تھے
جی الحمد للہ سب کہہریے تھ جی بھائی آپ سنا آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
بھائی بہن ماں باپ سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی امی ابو سب چھوٹے بڑے سب ٹھیک ہیں اور بھیگم صاحب آپ کی کیسی ہے ہاں بسم اللہ ہو گیا بیگم صاحبہ کیسے ہیں آپ کی ابھی تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہسٹری چل رہی ہے جااکن تو ہٹ
جی کیسا موسم ہے بھائی
ارے بھائی جان موسم تو ایسے ہی ہو رکھا ہے بارش بہت کم ہو رہی ہے نہ کہ برابر بارش ہوئی ہے اپنے ادھر تو گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے ابھی بھی گرمی پڑ رہی ہی رہی ہے
جی
اور موسم کو لے کر کے پریشانی ہو رہی ہے کہ وہاں پر تو موسم اتنا مشکل ہو رہا ہے رہنا کہ اتنی گرمی ہے
نہیں گرمی تو بہت بہت تہ مگر آج بارش پڑی کل سے تھوڑی ٹھنڈیا ہے نہیں تو گرمی بہت تھی
جی جی جی جی
گرمی میں تو اپنے بچوں کو اندر رکھو گرمی میں زیادہ باہر مت گھومو
جی جی بالکل بالکل آپ کی سوچ بہت اچھی ہے جی
جی ایک بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کو بی پی جن کو بی پی ہائی ہوتا ہے ان کو گرمی سے پھر پرابلم ہو جاتی ہے اگر وہ
گرمی کا کار سنو گرمی کا کارن ایک یہی ہے کہ وہاں لوگ کیونکہ پیڑ پودے ہے ہی نہیں پیڑ پودے بہت
جی بھائی آج کل کے لوگ دیکھو آ پ بھائی یہ پودے کاٹ رہے دس دس بیس بیس پودے کاٹ رہے یہ تو غلط بات ہے اگر کسی جگہ ہم پیڑ ایک کاٹیں گے اس کی جگہ ہم کو پانچ پیڑ لگانے چاہیے پانچ نہیں تو دو لگانے چاہیے نہ بھائی آج کل کے لوگ دیکھو آپ اس تب لوگ یہ پیڑ کاٹتے ہیں صفائی نہیں رکھتے دیکھو آپ آکسیجن بھی لیول کم ہو جاتے ہے ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں پیڑ کاٹتے ہیں ہے نا بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے پیڑ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے
جی بھائی جان کیوںکہ م ایسا ہوتا ہے بھائی جان دیکھو بھائی جان ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وغیرہ کیا ہے کہ تھوڑے سے لالچ کے چکر میں ٹچے سے پیسوں کے چکر میں پیڑ پودوں کو کاٹنے لگے گی ہاں پر کیا ہے کہ ان کو ضرورت کے حساب سے پیڑ کاٹنا چاہیے سو کھا پیڑ ہے کوئی کاٹنا چاہیے لوگ وغیرہ کہے کہ ہرا پیڑ ہو گیا تو کاٹنے اسے بھی لگ جاتتے ہیں اور سب سے بڑی پرابلم تو یہی ہے لوگ وغیرہ کیا ہے کہ وہاں جیسے کہ گھر بنا رہے ہیں کوئی فیکٹری بنا رہے ہیں تو پیڑ پودے آگے تو انہیں ایسے
بھائی آج کل کے لوگ دیکھو آپ صفائی نہیں رکھ اے گھر سے کوڑا کچرا نکالتا ہے سڑک پر باہر پھینکتے ہے یا کسی ندی میں پھینکتے جو ہم پانی پیتے اس میں پھینکتے بھائی یہ تو غلط بات ہے ہے نا بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھ میں بھائی ان کو بولنا ہے اپنے گھر والوں کو یا نائبرس کو ریلیٹیوس کو کو بولنا ہے کہ یہ گندگی مت پھیلاؤ بیماریاں بڑھتی ہے دیکھو آج آپ کو ہسپتالوں میں کتنی بھیڑ ہے ریزن یہی ہے کہ ہمیں کوڑا کچرا ڈالتے ہے باہر بچے کھیلتے اس سے یا اس کی مل سے بیماریاں بڑھتی ہے دیکھو آپ جن کو کاؤ گھر میں ہوتی ہے وہ گوبر نکالتے کسی سیف جگہ نہیں فتے آنگن میں پھینکتے بیماریاں بڑھتی ہے دیکھو گورنمنٹ نے تو ڈسٹ بن بنائے ہیں یہ کوڑا کچرا جو گھر میں گھر سے نکلتا ہے اسی میں پھینکو اور گورنمنٹ اس کا کیمیکل پل ڈالتے ختم کرتے وہ کوڑا کا بیماری نہیں بڑتی ہے سھر دیکھو آج کل کی گندگی کتنی ہے باہر بیماریاں بڑھتی ہے ریزن یہ ہے کہ ہمیں
ریجن سب ارے بھائی جان سب ریجن یہی ہے پیڑ پودے پیڑ پودے کا مطلب یہ یہ ہے کہ وہاں پیڑ پودے ہویں گے ہی نہیں تو تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلے گی اب وہ پیڑ پودے کاربن ڈائ آکسائڈ کو گرہن کرتے ہیں اور پھر فیکٹریاں بنا رہے ہیں لوگ وغیرہ جس سے
بھائی دیکھ تو آپ فیکٹری یہ فیکٹری ہے کسی سے جگہ نہیں
بھائی ار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
یہ بستی میں بناتے ہیں فیکٹ ان کو بولنا چاہیے کہ یہ کسی سیف جگہ بنا ہو ج
گیس وغیرہ نکلتی ہے کچرا وغیرہ نکلتا ہے گیس سے تو پتا ہے وہ پرت چ ہوی ہے جس سے پروگ کر سھی پر
جی بھائی دیکھو آپ دیکھو آپ فیکٹریوں کا دھواں جو نکلتا ہے اس سے بیماریاں بڑھتی ہے
جی ہاں بھائی جان
لوگ گندگی پھیلاتے کسی پارک میں پلاسٹک ڈالتے کچ چپس وپس کھاتے وہ اس کا جو پالتن ہوتا وہ ادری ڈالتے یا کسی جنگل میں جاتے گھومنے ٹریکنگ کے لیے وہاں پر پھینکتے صفائی نہیں رکھتے اس پر ہمیں بھائی خاص خیال رکھنا ہے صفائی پہ ہے نا بھائی صفائی پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے صفائی آدھا ایمان ہے
جی جی
جی بچے دیکھو آپ باہر کھیلتے کوڑے کچرے گندگی کے ساتھ کھیلتے پھر آتے گھر اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ہے نا بھائی بیماریاں بڑھتی ہے گھر والے کچھ نہیں بولتے اپنے بچوں کو
سے
بچوں کو کھیلنا ہے کرکٹ والی بال کھیلنا ہے اچھے سے کھیلنا ہے مگر یہ کوڑا کچرا گندگی سے آج کل کے بچے کھیلتے پھر آ گھر آ کے ہاتھ سواسھ نہیں دھوتے یا نہا نہیں لیتے
جی جی جی
اس پر ہمیں خاص خیال رکھ رکھنا ہے بھائی اپنے پیرنٹس کو بھی بولنا ہے بچوں پر خاص خیال دو دیکھو آپ آج کل کے بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں ریزن یہ ہے کہ وہ جنک فوڈ کھاتے باہر سے ہے نا بھائی
جی جی جی بالکل بالکل
وہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہوں نے کھا لیا ہوتا ہے باہر کوڑا کا یہ جنک ف اچھا نہیں کھاتے کچھ گھر والے پیسے دیتے مگر اچھا نہیں کھاتے اگر
جی
اس جنک فوڈ کے بدلے ڈرائی فروٹ کھائیں گے یا فروٹس کھائیں گے وہ تو اچھا چیز ہے انسان کے لیے ہمارا آج کل کے بچے دیکھو آپ جنک فوس کھاتے ٹیو ویو پپ س پی ت یہ تو غلط بات ہے اپنے بچوں کو تو خاص خیال رکھنا ہے اور آج بچے دیکھو آپ فون زیادہ یوز کرتے کھانے کے ٹائم بھی فون یوز کرتے الگ روم میں بیٹھتے وہاں پہ بھی غلط یوز کرتے فون کا اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بھائی
جی جی جی بالکل بالکلپ کی سوچ بہت اچھی ہے بھائی جان کی کہ لوگ وغیرہ موبائل کا تو یوز ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ انہیں جیسے پب جی کھیلنے کی بھی لگ لگ گئی اور ہاں گندی گندی چیز دیکھ رہے ہیں شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پر موبائل کا بھی اپیوگ کرنا چاہیے فالتو چیزوں سے علاوہ پیسے بھی اپیوگ کرنا چاہیے جیسے کہ جیسے بجنس وغیرہ ہے آن لائن بھرتے ہے اور جیسے فوڈ ڈلیوری ہے اور میشو وغیرہ ہے جیسے کہ خود شاپنگ بھی کر سکتے ہیں موبائل سے شکھا بھی گرہن کر سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں آن لائن بیچ لے کے کے پر لوگ وغیرہ کیا آئے گے موبائل سے کیا آئے گی ان چیزوں پہ دھیان زیادہ دینے لگے ہیں جیسے کہ نیگیٹیوٹی جل زیادہ پھیلا رکھی ہے جیسے کہ لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں بیس صحی لے کر بیٹھے رہتے ہیں غلط یوج زیادہ غلط یوز زیادہ کر رہے ہیں جس ضرورت کے حساب سے موبائل چلانا چاہیے کچھ بچے تو ایسے ہیں کہاں کارٹون دیکھ رہے ہیں کارٹون دیکھتے دیکھتے بچے کیونکہ آنکھیں بھی ٹیڑی ہو جاتی ہیں
تو بھائی اچھا چیز ہے دیکھو آپ آج کل فائدے کے کتنے اس انٹرنیٹ سے گھر بیٹھ کے ہی کچھ آرڈر کر سکتے ہیں فلپکارٹ امیزون پہ کچھ آرڈر کر سکتے کلوتھس کر سکتے ہیں آرڈر یا کھانے کے لیے کچھ آرڈر کر سک ہے نا بھائی اس سے تو بہت آسانی ملی ہے ہمیں کچھ آن لائن فارمس وارمس بھرنے ہو تو اسی پہ پہلے تو جاتا تھا پڑھنا تھا کسی کمپیوٹر والے کے پاس آج تو گھر بیٹھ کے ہی سب کچھ کام کر سکتے ہیں آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں
جی بھائی جان
یہ پیسے کماتے ہیں لوگ ہیں نا بھائی
جی بھائی جان بالکل بالکل آج کل کیا ہے کہ جنریشن ایسی ہو گئی ہے نا بھائی جان کی یہ غلطی یور زیادہ کر رہی ہے
جی دیکھو آپ بھائی اگر پرانے زمانے میں کسی جگہ کچھ ہوتا تھا
جی
کچھ حادثہ کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا آج اگر کچھ ہو جائے گا تو پانچ منٹ کے بید ہی نیوز پر آتا ہے ب اس سے تو ہمیں بہت آس آسانی ہوئی ہے نا بھائی
جی بھائی جان بالکل بالکل
اس سے ہمیں بہت آسانی ہوئی اس کل بچوں کو دیکھو آپ پڑھائی نہیں کرتے کچھ اور دیکھتے گیمز ویمز کھیلتے ہیں غلط یوز کرتے فون کا آج کل کے آدھے بچے دیکھ کو آ بڑے بھی پڑھائی اسی پر کرتے ہے ہے نا بھائی پہلے تو ٹی ڈھونڈنا پڑتا تھا آج تو اسی پر پڑھائی کرتے ہیں
جی
یہ تو اچھی بات ہے اگر کوئی بچہ پڑھائی اسی پر کرے گا
جی بھائی جان بالکل
ماں باپ نے تو فون اسی کو لا کے دیا ہے اسی کے لیے
جی
جی
جی بھجان ہ
اور اپنے بچوں کو خاص خیال رکھنا ہے ان کو زیادہ فون نہیں دینا ہے کیونکہ ان کو دیکھو آپ آج آ کل کے بچے آنکھوں پر زیادہ اثر پڑ گئے ہے ریزن یہ ہے کہ وہ زیادہ فون یوز چلاتے ہیں
بان آ سے بہت بہ اچھا بات کر کے بہت اچھا لگا بھائیت اور آگے بھی ملاقات ہوتی رہے گی کچھ جانکاری ملی کھ دی ہم نے جی بھائیان خد حافظ ر ٹھیک